بھائی ج
وعلیکم السلام بھائی جار
اور بتائیے بھائی جان کیا حال چال ہے
بالکل ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے
ہمارے پہ بھی خدا کا خیر ہے جناب اور بتائیے آپ کی امی ابو اور پریوار والے سب ٹھیک ہیں
ہاں اور پریوار والے سبھی ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا آپ کی ا امی اپو اور پریوار والے ٹھیک ہے
جی جناب جی بالکل خدا کی خیریت کی ہمارے امی ابو اور پریوار میں بھی سب ٹھیک ہے اور خدا کی خیریت سے ہمارے گھر میں ہمارے متر کا ہمارا متر مطلب ہمارے بھائی سے مان متر کا نگاہ ہے نگاہ شادی
بہت ہی خوشی ہے بات تھ بھائی جان کب ہے ان کا نگام
کہ ایک بہت بڑے ہوٹل تاج ہوٹل میں ہے پوری بات سنیے جناب
جی جناب بتا ہے بولیے ج
دیکھیے جا ہاں تو ہمارے بھائی کی مطلب ہمارے متر کی نگاہ ہے اور وہ ممبئی تاج ہوٹل میں ہے اور آپ آپ کے امی اور ابو سبھی کو میں نے نمترن دیا ہے کہ آپ وہاں پہ آئیے گا ہمارے ساتھ وہاں چلیے گا ہاں اب آپ بولیے آپ کیا بول رہے تھے
میں میں بول رہا ہ س یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ان میں انہوں نے نگا کو اتنے پڑے ہوٹل تاج ہوٹل میں کرایا کرنے آنے کا سوچتا ہے ویسے بھائی جان کب ہے ن کہا
جناب اسی مہینے کی آخری یا دوسری آخری یا دوسرے دن مہینے کے مطلب ات میں یا اس کے اگلے مہینے میں پہلے یا دوسرے دن پہ ہی نگاہ ہے وہ سمے جب نشچت ہو جائے گا تو طے ہو جائے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ نگاہ کب ہے
جٹھیک ہے نام بالکل ن ن مولوی صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے تھے
اچھا ہاں ہاں مودی صاحب نے ہمیں کال بھی کیا تھا تو ہم اس سمے تھوڑا نماز پڑھنے میں ویست تھے نماز پڑھنے میں ویست نہیں مطلب نماز پڑھ کے باہر نکل کے اپنی جوتیا جوتیا مطلب جو شیروانی پہ پہنی جاتی ہے ویسی جوتیاں پہن رہے تھے تو اور اس کے بعد پھر
جی بولیے اپنی پہلے اپنی بات کو آپ پورا کر لیں
ہاں تو ہم اپنے بات کو پورا ہی کر رہے تھے کہ آپ بیچ میں بار بار بول دے رہے ہیں
تو پورا بات سنیے ہاں تو مولوی صاحب نے ہمیں کال کیا تو ہم نہیں اٹھا پائے لیکن پھر بعد میں ہم نے ہم نے انہیں کال بیک کر کے پوچھا تو مولوی صاحب ب رہے تھے کہ مدرسے کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں اور اسکول میں کچھ ساری اسکول میں ہاں اسکول میں بھی ایک پروگرام ہے اور مدرسے میں بھی ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے مولوی صاحب نے رکھا ہے جس میں غریب بچوں کو ہم کھلائیں گے جس سے ہمارے خدا کا ہم پہ نظر بنا رہے شاید جنت پراپت ہو توجک پراپت نہ ہو دوچک
مج بھی سب اب جناب ہم بول رہے تھے مولوی صاحب اب سے بہت ناراض ہیں یہی مدرسے کی چیاں چھٹیوں کے بعد آپ نے ان سے ایک بار بھیبھی کبھی بات نہیں کیا ہے اور تو اور اپنے مولوی صاحب کو کہا تھا کہ آپ ان سے پڑھنے جائیں گے
ا ہم نے کہا تو تھا ہم نے آپ کو بھی یہ پرستاؤ رکھا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا اس کے لیئے ہم بھی نہیں گئے اور دوسرا کہ ہم چلے گئے تھے پورا بات سنیے پھر بولیے گا آپ کو ایک بات میں س سمجھ نہیں آ رہا ہے اور دوسرا کہ ہم چلے گئے تھے دبئی اپنے امی ابو کے ساتھ اور وہاں سے گئے تھے مکہ مدینہ اپنے امی ابو کو لے کر کے ان کا بڑے ہی بہت بڑا خواہش تھا بہت زیادہ خواب تھا کہ وہاں پہ جائیں مکہ مدینہ مکہ مدینہ گھومنے کے لیے ہم ایک دو دفعہ جا کے آ چکے ہیں پر ہمارے امی ابو نہیں گئے تھے کبھی آج تک اب بتائیے آپ کیا بول رہے
جام ہم بول رہے تھے کہ آپ دبئی گئے ہیں آپ نے ہمیں بتایا نہیں آپ دبئی گئے تھے تو آپ نے برز خلیفہ تو دیکھا ہوگا
کیا
جناب ہم بول رہے ہیں کہ آپ دبئی گئے تھے تو آپ نے برز خلیفہ تو دیکھا ہوگا
جی ہم نے تو د خلیفہ دیکھا ہے
ہوں ہوں بھ گئی پاکستان میں ہی ہماری ایک دکان ہے جم جم الیکٹرانکسغ ہمیں بتاتی کہ آب جا رہے ہیں تو ہم آپ کے پورے پریوار کو آپ کے امی ابو آپ کے اور آپ کو سبھی کو ایک دینا چاہتے تھے
تو خا دینا چاہتے تھے آپ کا تو کوئی وہاں دکان ہی نہیں ہے اچھا ہاں ہاں زمزم الیکٹرانکس کے بغل میں ہے ہاں یاد آ گیا
نہیں جناب ہمارا دکان جب م خان تھی
ٹرکس اور آپ کا اس کے بغل میں ہی ہے آپ کو پت نہیں ہوگا لیکن ہم نے زمزوں میں الیکٹرانکس کو خرید لیا ہے
نام کپ خریدا آپ نے
یہی آج صبح میں
دھنیہ واد جٹ نہ بول کیونک وہ
اس کے بغل کی زمین آپ کے نام پہ ہے اس کے بغل والی دکان آپ کے نام پہ ہے اسے آج میں نے تین ہزار درم میں میں نے خریدا ہے آج صبح میں ہی اور مولوی صاحب وہاں پہ بھی ایک مولوی وہ جان پہچان کے مولوی ہیں انیں کا وہ زمین تھا اور انہیں سے میں نے وہ زمین لیا ہے اور دکان تو میں نے جو آونر تھے وہاں کے ان سے لیا ہے
اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے متر کے نگاہ میں میں اسے تحفے کے بھیٹ کے روپ میں اسے تحفے کے روپ میں اسے میں تو دونوں کے نگاہ کے سمے میں میں انہیں دوں
اب آپ بولیے کیا بول رہے تھے
ن ابھی تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اتنا بار تحفہ دے جے ہے آپ کے جیسے بڑے دل والے لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں جناب
پاک دل والے لوگ بہت کم ہیں دنیا میں خدا نے گنے چنے لوگوں کو جسا صاف بلندیا ہے ایک اس میں تو ہم آتے ہیں آپ تو اس میں نہیں آتے ہیں یہ ہم جان رہے ہیں اور دوسرا ہمارے امی ابو ہیں تو مطلب گنے چنے میں مطلب پانچ چھ لوگ ہیں اس میں دو تین تو ہم ہی لوگ ہو گئے تین کوئی اور ہے اس میں لیکن آپ نہیں آتے ہیں آپ کے امی ابو آتے ہیں تو تین دو پانچ کوئی ہو گئے ایک پتا نہیں
آپ کے امی ابو کو اللہ نے بہت بڑا دل دیا ہے پر آپ کو دل نہیں آپ کو کچھ اور بہت بڑا دے دیا ہے آپ کی سوچ آپ کو د نہیں آپ کو کچھ اور بڑھا دیا ہے جو کہ آپ کی سوچ ہے ابھی کے وقت میں کوئی اتنا کسی سے بھی نہیں سوچتا ہے نا
جی
جناب ہمیں لگتا ہے کہ سب کو اللہ چاہتے تھے کہ بیا دل میں لے کچھ اورڑے دے دیے
یہ ن اللہ آپ کو جگتے کچھ بڑا دل لینے کو پر آز نے تین منے دے کر کے آگ کو اور بڑا دے دیا دل کے اوپر
بس دو منٹ ایک منٹ اور تیس سیکنڈ باقی ہم آپ کی زیادہ دیر نہیں ڈیڑھ منٹ بس لیں گے سمے اور اسی ڈیڑھ منٹ میں ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا ہے ہاں تو مولوی صاحب نے ہمیں کال کیا تھا اور انہوں نے بتایا یہ کہ مولوی صاحب کے ج بڑے بچے ہیں اور مطلب بڑے بیٹے ہیں اور انٹباب ہم سے ملنا چاہتے ہیں یہ دونوں سے نکح ہے تو وہ ہمیں بلانا چاہتے ہیں اور کل ہی نکاح ہے تو ہا میں جان تاں کی یہ بہت چل جز ب ہو رہا ہے لیکن
جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کے
مولوی صاحب نے نے ہم دونوں کو بلایا
ج
کچھ پوچ
جی جناب ہم ضرور چلیں گے کتنے بجے چلنا ہے کل
شام میں سات ساڑھے سات آٹھ بجے ٹھیک ہے جناب ہماری امی ہمیں بلا رہی جناب ہیلو
جی جناب ابھی بھی بیس سیکنڈ باقی ہے اور میں اپ کی بیس سیکنڈ ہی لوں گا میں بتانا چاہتا ہوں آپ کہ میں نے نہیں میں کل اسی سے آؤں گا آپ کو لینے
کون سی گاڑی لی ہے ویسے
جی جناب میں نے لی ہے بی ایم ڈبلیو ایم فائیو
اچھا بی ایم ڈبلو بھائی اچھا میں نے لیا تھا دو تین دن پہلے روز روز بوٹ کر کے ہیں تو آپ تھوڑا سرچ کر لیجیے گا یوٹیوب پہ وہ جلدی ملتا نہیں ہے وہ تین چار پیس ہی بنا ہے اور اس میں سے ایک میرے پاس ہے
آپ جو بتا رہے ہیں وہ تینوں
بلا رہی ہیں ٹھیک ہے خدا حافظ
خدا حاظ اللہ حافظ اللہ الفظ